آداب کیا حال ہے ٹھیک ہو ہلو
ا آلو
آداب کیا حال ہے ٹھیک ہو؟
ٹھیک ہو اور سنا ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ سب اپٹ کروں
ج
گھر میں
گھر میں ہوں
ہوں
اچھا ٹھیک ہے
چائے پی
چائے پیا ہے ہاں نمس پالا چائےوپیہ ہے ابھی پیے گا یہ چائے بعد میں میں جاؤں گا بینک پہ
ٹھیک
اس کو فون کیا نا وہ بولا میں کام پر ہوں اس وقت میں اگر صبح کرو گی فون صبح اب ب ابھی نکلوں گا اسی وقت فون کروں گا اس کو
کس کو
وہی جو چاول مانگتا تھا کل میں نے اس کو فون پہلے کیا تھا میں نے بولا فائدہ کیا ہے ادھر جانے کا پھر میں گیا دوا لانے ادھر چھان پورہ میں در کے پاس وہ در کے پاس مل گیا
ایک
پھر میں نے دوا لایا ہے پھر میں آپ کے گھر میں آیا ہوں پھر میں الاع ہوں پھر نماز پڑا نماز کے بعد مجھے پرویز مل گیا
کون سای ہے
سی وہ بول د تھا ادری سے میں آج چھوڑوں گا چاول آپ کو میں نے بولا نہیں مجھے نہیں چھوڑنا مجھے چھوڑنا ہے سوموار کو
ہوں
جو سومور آئے گی نا اگلی سوموار کلکھاناس ور میں نے بولا اس کو اور نہ کس کو چھوڑنا مجھے چاول
ہاں
تاری کو چھوڑنا بولا کیوں مجھے میں نے بولا اس کو مجھے تھوڑے ک کی سرجی کرنی ہے کل
ہاں
اسی لیے بولا کوئی بات نہیں میں چھوڑوں گا اسی وقت
ٹھیک
پہلے تو اگر نہیں وہ م اگر نہیں وہ ملا تو مجھے آج دفتر پہلے جانا تھا کیونکہ وہ چھوڑے گا آج ہی چھوڑے گا چاول وہ ادھر ہی سے بولا میں آج کو چاول جوڑوں گا آج
چٹھ
بولا کوئی بات نہیں میں نہیں چھوڑ داوںں گا میں چھوڑوں گا سوموار کو ان بلا مجھے دو چار دن لگے گا تھوڑا اس کو دوا باندھ ہے اور تھوڑا گرد ورد باندھ ہے باکس اور کچھ نہیں ہے بلا کوئی بات نہیں میں
اس کو لینس ڈالتے ہیں ا پرر سر
ہاں
اس کو کر کے لنس گا ہوتے اوپر
اس کو تھوڑا میٹ اٹھانا ہے نیچے سے
ہوں نہیں یہ تو ریڈ ہو جائے گی نا پھر
دوا دے گے نہیں
میں ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہونے میں
کرنا تو ہے ضروری
ہوں ہوں اس میں بہت ساری دوائیاں ڈالتے ہیں نا یہ ٹائم ٹو ٹائم لاگ بھی ہوتی ہے اس میں ٹائم ٹو ٹائم ڈالنی ہوتی ہے دوائی
ہاں وہ تو چلتا ہے
پانچ چھ دوائیاں ڈالنی ہوتی ہے
بوتل ب ایک سو ستر ایک سو پچھتر کا آیا ہے چھوٹی سی بوتل ایک وہ ان دو دن کے لیے کالور آج دن کے لیے وہ میں نے کیونکہ میں نے ب یہم نرم رہی جائے گا
یہ دوائی رکھیں گے نا اب
یہ بھی رکھیں گے
ہاں ہاں بہت ساری
نہیں یہ تو پہلے آج مجھے ہو گیا نا بیس دن یہ چھوڑوں تو میں چھوڑتا مس
میں بول رہا ہوں اس کے جب کرو گے نا اس کے بعد دوائیاں پانچ چھ قسم کی ڈالنی ہیں
اور ڈالے گئے یہ چاول جو مانگتا ہے نا یہ یہ اس کو جو آپ جانتا ہے یہ کون ہے وہ التا پالا ہے یہ اس کا نام
اس کو کیا ہے
الطاف پالا
کون
تو یہ چاول مانگتا ہے
ہاں ہاں یہ وہ ہے ہاؤس
ہاں ایک کسی کے لیے ہے اس کو یہی بولتے تھے بولا مجھے کل فون کرنا جس وقت آپ نکلو گے مجھے فون کرنا میں نے بولا کوئی بات نہیں کر گے پرویز بولتا تھا کل یہ شیب لٹ کےے چوڑنا ہے میں نے بولا مجھے چھ بلٹ کے لیے چالیس کنٹل چاول موجود ہے اس میں ایک توڑا بھی نہیں نکلا اس میں ایک توڑا بھی نہیں نکلتا
ہوں
بولتا ہے اسی لیے چھوڑنا ہے آپ ان کو سیاہ بلٹ والوں کو یہ لسٹ آیا ہے ادھر سے کس کی جگہ کیبلیٹ ہے اس کو چھوڑنا ہے میں نے میں نے بھی بولا اس کو ایسا ہی دینا ہے بولا نہیں دینا ہے ایسا نہیں دینا ہے گاٹ پر چھوڑنا ہے بعد میں کب دو گے کیا دو گے وہ بات دوسری ہے
ہوں
میں نے بولا ہمارے پاس ہے چاول فی الحال تو میرے پاس چالیس کن مٹن چاول ہے بیلس ایک توڑا بھی نہیں اٹھتا ہے اس میں
کہاں اٹھے گا جب مشین بند ہے تو خمید نے ختم کیا ہے وہ چاول
تب بھی نہیں آتا ہے کوئی تب بھی کوئی نہیں آتا ہے تب بھی میں سنڈے کو ہم چڑھ گیا نا اسی کلو پچاس کلو ایک وہ تو ہمارے ہی پاس تھا اس کو اور تیس کلو بھی میرے پاس ہے ایک کو بس اسی کلو اڑ گیا اور ایک کو دیا ایسا ہی چاول کونٹل وہ ایے پیسے اسی کے پاس ہے بس اتنا ہی چاول گیا ایک سو اسی کلو سنڈے کو تاریخ تو نہیں آئے نا شیخ تاریخ ش اگر آئے گا
ہوں
مگر یہ سچ ہے کیک وہ یوگا پر گیا تھا کی یوگا یوگا یہ واٹسپ پہ یہ تھا نا فیس بک پہ تھا یوگا
پروگرام
پروگرام تھا ہاں
ہوں
اب میں چائے پیوں گا
ہاں
بعد میں میں جاؤں گا بینک پہ فی الحال میں بینک سے آؤں گا اور اس کو فون لگاؤں گا اگر وہ بھی آئے گا تو پہلے اسی کو ہی دے دوں گا بعد میں بینک پہ جاؤں گا
تو ٹھیک ہے
یہ تو یہی کام تو بڑیا بڑا کام تو یہی ہے بینک پ وہ کیش پوں گا ادھر سے
ہاں
مجھے تو کیش تو بینک میں ہے میں کیسے نکالوں گا وہ ے ٹی ایم سے نکالوں گا کہ
اے ٹی ایم سے ہی نکالنا ہے یہ کتنا ہے یہ کم ہی ہے
بینک دے گا بیس ہزار بورنا تو پنچیس ہزار ہے
ہ تو ا ٹی ایم پہ دو بار نکالو میں نے بولا ا ٹی ایم پہ پہلے بیس نکالو
ہاں
چلو
ویسے وہی ٹھیک رہے گئے
ہوں کرائی بنائی
ہ وہ بازر گئے ہیں
جی
روٹی لانے کے
چائے پی کے نکلو گے
چائے پی کے نکلوں گا
ٹھیک
اب تک نکلوں گا
وہ تو بچ گئے لگ بھگ
آپ کہاں گئے تھے کیا
ہم گئے تھے اشو کو جوتا لانے
ٹھیک لیا
لایا
کیسا جوتا لایا اچھا لایا کہ یہی
ٹھیک ہے ہے نور باغ میں لایا نور باغ میں
کتنے کے ل ہے
بو رہا تھا ہزار کا فراٹ سوری یہ سیکنڈ ہینڈ ہے
اچھا ٹھیک دکان سے
دکان سے
ٹھنیک ہے
ہ اور بھی مت کر رہا تھا کوئی فون
کوئی نہیں کر رہا تھا
کوئی بھی نہیں
نہ یہ ڈیور جو ہے نا یہ خود مانگتے ہیں سلپ دے دو مجھے اس گارڈ کا سلپ اسی لیے میں نے پارویر جی کو بتایا کہ سلپ کسی کو نہیں دینا ہے
خیش
پھر بولتا ہے گاڑی چھوڑ دیا سر بولتا ہے جیسے پہلے سلپ لیتا ہے بعد میں بولتا ہے گاڑی آپ کو چھوڑ دیا
یہ بھی بیٹھ گئے نا تبھی
سارے بیٹھ گئے سب کل شبر بولتا تھا میں بھی گھر میں ہی رہتا ہوں
ہاں اسے کریں گے س رہے ہی بیٹھ گئے
آج عرفر کو ایک مرغہ مر گیا
کیسے
پتا نہیں وہ کیسے مر گیا چھوٹا والا ہے
ہوں
کم سے کم چار سو کا تھا
نقصان ہو گیا پھر میںت رو رہا تھا
اور کیا صبح اس کو ماں نے بولا وہ مرغا مر گیا وہ بستر سے ایسا ہی اڑ گیا بیٹھ گیا وہیں
بیش
پھر میں نے بولا کوئی بات نہیں ہی جولائی میں میں لاؤں گا آپ کو اور دو تین چار
اورورتیں پڑھنا ہے ہو
ہ
ہ ت پڑنے
ہاں کسک
مری گ کوئی ایک کو فاتاتیا
ہاں
یہ تو تعزیت ہے مرغا تھایا مرغی
مرغی تھی
ہاں پھر تو نقصان ہے انڈوں کا بھی نقصان ہو گیا
مگر وہ چھوٹا والا تھا نا ابھی ابھی تو وہ چھوٹا تھا
ٹھیک ہ
ج
میں ہوں گھر پہ ہی کہاں جاؤ گا
ہاں
گھر پہ ہی ہوں
اچھا ٹھیک
ہوں اللو کو ٹائم ہو گیا
چھوڑ دو یہ کام میں چھوڑ میں کروں گا کام